ہلو
السلام علیکم حضرت
وعلیکم السلام حضرت اور سب خیریت سے
خری بس الحمد ال للہ اللہ کا شکر ہےپ سنا
اللہ خیر آواز تو نہیں آ رہی ہے کوئی آپ کو حضرت میرے سائڈ سے کوئی آواز تو نہیں آ رہی ہے
نہیں کوئی آواز نہیں آ رہی ہے آپ بتا ہے
بس الحمد للہ اللہ کا شکر ہے گزر رہی ہے زندگی اللہ کا شکر ہے
آم وم کیسا چل رہا ہے
اللہ کا شکر ہے بس اچھا چل رہا ہے
چلاؤ چلاؤ شکری ویرہ چاہیے
اور وہ آپ کے ایک بھائی صاحب ہیں ان سے بات ہوئی
تو بھائی صاحب سے باتتی
آپ کی بات ہوئی ان بھائی صاحب سے جن کی وائف نہیں آ رہی تھی رکی ہوئی تھی
اچھا اچھا
تو آپ کو کیا رہا ان کی ان کی بیگم آ گئی نہیں آ گئی حضرت ہلو
ال یہ
ہاں آ رہی ہے حضرت آ رہی ہے آ باز آپ بتائیں
ہاں ہاں
تھوڑا آپ ایئر فون فون کے پاس آئیے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے ضرت چلو آ رہیے تھوڑا فون کے فون کے پاس آئیے آپ
جائی
جی جی اب آ رہی ہے
ہاں جی وہ بہت پریشان رہتی ہے نا کاام پ نہیں جاتتے میں نے کہبھائی میں کیا کر سکتا ہوں میرےوپ تو بول رہے تھے وہ آپ کی وجہ سے درد ازر رہا ہے الحمد للہ اپنی بچی سے زگی جیے ہے نا
جی جی تو وہ وہ کیا کام نہیں کرتے کیا کام نہیں کرتے ہیں کیا اپنے بچوں پہ دھیان نہیں دیتے ہیں کیا رہتا ہے ان کا کیا مسئلہ ہے
ہاں تھوڑے ایسا ہے تھوڑا
م نہ ج م ھنڈا ب
ا آ کے فون سے تھوڑا دور ہے آ کی آواز تھوڑا کلیئرب
اچھا آواز کٹ رہی ہے
تھڑا فون سے آپ دور ہیں مجھے لگ رہا ہے کیا ایئر فون کوئی دقت ایئرپورٹ نکال دو آپ کوئی دقت ہو
اچھا اچھا ایئر فون نکال دیتا ہوں مادرس چاہتا ہوں صاحب اور
نہیں معذرت والی بات نہیں ہے جب ہماری بات ہی کلیئر نہیں ہو پائے گی تو پھر ہم کیا بات کریں گے تو کیا جواب
ہاں ہاں بالکل بالکل بالکل اب اب آ رہی ہےواز صحی
جی آپ تو بالکل ایک دم اوکے آ رہی ہے
ہاں تو وہ کم دن کر لیتے کہ بس بڑھیا الحمد للہ تو آپ انہیں کیسے جانتے ہیں ہمارے بھائی صاحب آپ مل
جانتے ہیں ان سے بھی ہمارا جب آپ کے جی جی جی مل چکی ہیں جب آپ کے بھائی ہیں تو کیا ایسی بات ہے جانتے ہی ہوں گے
اچھا اچھا اچھا اچھا تو ماشاء اللہ بہت بڑھیا ہے عادت عادت کیسی اچھی لگی ہے آپ کو عادت
آپ کے بھائی کی
جی جی جی جی حضرت بتائیں
ارے صاحب ان کی عادت کا تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے صاحب جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے صاحب ہاں بہت زیادہ
و و
اللہ تعالی نے وہ ایک اکیلا ہی بندہ بنایا ہے
ہاں وہ چکر یہ ہے نواب گنج میں ہاں نواب گنج میں سارے میں تعریف ہے ان کی بہت گڈ ایک دم گڈ ہے بہت بڑھیا بہت بڑھیا جی جی جی حضرت
جی حضرت وہ آپ نے ایک کہاوت سنی ہے کہ چراغ لے کر ہاتھ ڈھونڈو گے تو ایسا بندہ نہیں ملے گا
ن نہ نہ بالکل نہیں مل سکتا حضرت آپ یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں چراغ لے کے اگر دنیا میں ڈھونڈو گے تو ایسا بندہ نہیں مل سکتا میرے بھائی جیسا بندہ آپ کو مل نہیں سکتا
تو پھر وہی تو میں یہ کہہ رہا ہوں جب اتنا گڈ بندہ ہے تو پھر بیگم صاحبہ کیوں رک جاتی ہیں اپنے مائکے میں کیوں نہیں آتی
وہ ایسا ہے لڑکی کا کسی کسی کا اس کا نیچر ایسا ہوتا ہے نا کہ اس کی سیرت ایسی ہوتی ہے لڑکی کی جو پریشان کرنے والی ہوتی ہے اپنے شوہر کو اس کی کچھ جوجہ ہوتی ہیں
یہاں پہ میں یہ سمجھوں کہ آپ کے بھائی اپنی جگہ ٹھیک اور آپ کی بھ بھی ہیں وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا بکی ہوئی ہے
الحمد للہ یہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا مجھے تو دونوں ہی بھٹکے ہوئے لگتے ہیں بھائی تو بہت اچھے ہیں بھابھی بھی بہت اچھی ہے
تو الحمد للہ یہ تو مجھے کچھ پتہ نہیں فی الحال
پھر دونوں کونٹ پھر دونوں کیسے بٹ کے دونوں اچھے ہیں پھر دونوں کیسے بٹ کے
میرے لیے اچھے وہ ایک دوسرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے ان کا آپس میں جو میل جول ہونا چاہیے وہ پیسا نہیں ہے
اچھا مطلب آپس میں ان کا نہیں بن پا رہا ہے
شوہر کا اور ججہ کا بیچ کا جو میل ہوتا ہے وہ بڑھیا ہونا چاہیے ایک دم شاید طرح جیسا مدھ مکھی کا شہد ہوتا نا ہوتا ہے ایسا ہونا چاہیے ایک میٹھا جیسے مدھ کتنی محنت کرتی ہے ادھر ادھر جاتی ہے پھولوں کو بیٹھتی ہے پھر جوس اکٹھا کر ہے اس کا اور وہ رس ہم پیتے ہے نا ایسا ہونا چاہیے
وہ رس نہیں مطلب وہ شہد بنتا ہے شہد
شہد شہد شہد ہاں ب جوس میٹھا ہے ایک دم شہد
تو شہد ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دی ہوئی
ہاں ہاں ہاں الحمد للہ آمین آمین اللہ تالا نے بھی بے شمار نعمت بھیجے جی جی
کہ شہد جیسی چیز دنیا پہ کوئی اور دوسری ہے ہی نہیں
جی جی جی بالکل بے شک بے شک اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس کو اس کا شکر ادا کر ہر جرے جرے پہ سک ادا کرو تب بھی سک ادا نہیں ہو پائے گا اس کا اس کا ذکر اس کا کرنا کرتے رہنا چاہیے ہے نا
کر شک دو
دینے والا کھلانے والا اللہ ہی ہے بس ایک اسی کے موت محتاج رہو کسی بندے کے محتاج مت رہو ہے نا روزی روٹی بھی اللہ پاک ہی دیتا ہے جی جی جی بالکل الحمد للہ حضرت ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں
تو اس کا تو ذرہ ذرے اب پہ مطلب ایک کہتے ہیں نا دررہ بھی اس کی مرضی کے بنا نہیں مل سکتا بھائی
نہیں نہیں نہیں پتا بھی نہیں مل سکتا اس کے بغیر مرضی صحیح کہ حضرت آپ نے بہت بڑھیا بات کہی ہے مجھے بہت اچھی لگی اور اس کے سام میں تو جتنی تعریف کرو اس کی بک کم ہے ہم اس کے محتاجیں ہے نا
بالکل بے شک محتاج تھے اور محتاج ہیں اور ان شاء اللہ ہمیشہ اس کو کے محتاج رہیں گے ہم
اور اسی کے ہی اللہ ت اللہ اپنا ہی محتاج بنائے
اپنا ہی بنائے اور کسی کا بنا بنائے بھی نہ یہ بھی بات
بالکل بالکل بالکل صحیح کا بالکل صحیح کہی بات
ہمارا سر سسدے میں اس کے سامنے جھکے کے سامنے نہ آ چکی
بالکل صحیح کا اللہ پاک کے سامنے جھکنا بھی چاہیے اور اسی سے ہی مانگنے چاہیے ہے نا
جی
اور اس کے نیک بندے ہیں ان سے دعا کروانا چاہیے ہے نا
بالکل صحی بات
جی تو ابھی جو ابھی آپ ابھی آپ جو بات کر رہے تھے ہمارے بھائی کی
جی
تو بھائی سے کتنے دن ہوگا بغیر ملے آپ کو
ہ یہی لگ بھگ تین مہینے سم تھنگ تو ہو ہی گئے ہو مطلب میں میٹھی عید پر ہاں میٹی عید پر ہی ملا تھا میٹی سے پہلے ٹھیک ہے
جی میٹ عید پر ملے تھے آپ
جی جی عید الضحا پہ ملا تھا اس کے بعد مج سے نہیں ملا
اچھا اچھا اچھا تو آپ وہ قربانی ہوئی تھی جب آپ گئے تھے قربانی کا گوشت دینے کے لیے
نہیں نہیں میں نہیں جا پایا
اچھا اچھا
جی
وہ ل وہ لندن جانے والے ہیں گھومنے کے لیے دونوں لوگ پوری فیملی اچھا اوکے اوکے وہ باہر جانے والے ہیں گھومنے کے لیے ہلو
ایک وٹ سے پوری کال بےیکار کرتی
وہ گھومنے جانے والے ہیں باہر
اچھا کب
اپ وہ نکلنے والے ہیں دیکھو بتا رہے تھے تو میں نے سنا ہے تو میں میں نے کچھ رسپانس ہی نہیں دیا ان کو میں نے پوچھنے بھی نہیں گیا کہاں جا رہے ہو کہاں نہیں
اچھا
ہوں اور سنا ہے بس بڑھیا ہے آپ سے بات ہو گئی بہت مزہ آیا بہت اچھا لگا
مجھے بھی اچھا لگا
جی جی جی بہت بڑھیا لگا صاحب ایسیے ہی اور آپ ایک بجلی ایک ایک بزنس کے بارے میں بتا رہے تھے آن لائن تو کیا رہا اس کا
بتاؤں گا میں آپ کو میں آپ کو بعد میں کال کروں گا ان شاء اللہ تعالی ابھی میں رکھتا ہوں تھوڑا سا مجھے کام ہے بزی ہوں میں تھوڑا میں آپ کو کال کرتا ہوں بع میں
ابھی توب ابھی ابھی کاٹ رہے ہیں آپ کال
جی جی میں تھوڑا بزی ہوں کرتا ہوں کہ جلد آپ کو کال
اچھا اچھا کہیں جا رہے ہے حضرات آ اوکے اوکے اللہ حافظ کاٹ دیجیے اوکے اللہ حافظ